ہ اللام علیکم ا
وعلیکم السلام
اور کیا کر رہے ہو
ارے کچھ ن لائٹ چلی گئی تھی نا ج میں باہر نکل گئی ہے
چ بھی اٹھ جیں گے بچاراری لائٹ ک گ جووں نا بڑے بڑے زیاد نہیں کٹے تو تو ابھی ہمارے دنا کانا بنا رہی ت نا میں اس ٹائم پہ آدھے گھنٹے تک لائٹ کٹی ہوگی جی توو آ موسمبی سے موسمبی نہ خراب نہیں ہے
موسم بھی صحی ہے یار ہ کرتے ہیں
ہاں وہی اب یہ کہ تھ جیسے مٹر وغیرہ یہ بڑیا جھ لگ گن میر سبھی جیسے میں کل مری جان سے بات کی اتنا آج کی بات ت ہ ب بچے ہوتے بڈے تو پن تو ہے نا جسے لائٹ چلی گی تو کبھی بھی لائٹ جلی گی باہ آ جے بےچارے بچے پریسان سا ا نہیں اور جیسے اب بی ہمارے بھی دھو میں مطلب میری ساد میرا نکاح ہوا تھا نا اس ٹائم نٹا نہیں بیٹا
ہاں
پر پر کیا ہ پر اس کے اس کے مطلب ہے نا ابو جوان اس ٹائم پہ جب سے بھیا آیا ہے نا تب سے انوریٹر لگا لیا پ بچہ پریشان ہو گیا سے سے ہمارے ابو جان نے ہاں اور نم کہ پہ لو جیسے پگن م میں وہ پریسان ہوتیھی مطلب پنے کے بعد کو تو اس کا تو نام ہے بھ اگر آپ کو پت ہے کیا ہاں ہین بیٹا ہے نا ہین بیٹا لگ رہا ہے ج ایسے ہی تو بول بھی من کر جب سے وہی آیا ہے نا تب سی لگایا ہے انہوں نے پہلے ن تھا تو کسی
بچوں کے لیے تو کہتے ہیں یاار سب
نہابے تو پلا کا سک بھی جب جب سے بھیا ہے نا تو سے لگے تاکہ آپ کو پت ہے اس کہ تھوڑی سب فائد ہیں اس کے پرسنل روم میں تویں ہی نہیں آ کو پتا ہے سب کے کمر میں ہیڑ لیتے ہیں تھوڑی بہت لگائے بعد میں لگا د زیادہ و نہیں
اور آپ کس اور کیا کر رہے
میرے سور بھی لگ رہے ہیں فون پہ اپنے سور کی کیا ہوتا اپن کو مطلب کچھ بھی اپن سے جھوٹ بولتے ٹھیک ہے مان لی پر مطلب جس چیز کا اپن کو اپن کو پتا نہیں ہونا تو اپن مست رہتے مطلب اور پت چل جائے تو برا لگتا ہے نا ار
ہاں
پر ان کی فکر تھ بولیں گے ایک دم سے پی ایکجوٹ مطلب جس کے گپت ہے ن بولیں نہیں صحی ہے نہیں صی نہیں نہیں صی یہ غلط ہے تو ابھی بھی کچھ ایسا ہی تھا تو س بول رہ تھی ت تیرا تو دماغ خراب ہے م گیا میرا دماغ ب نے آپ کو دمکھ رہا ہوں سچی نہیں یہی بات تو ریتے بھی جب یار آپ آپ کا یہ ایک سینک پن اپن بھی تو ان کے ساتھتے نہیں کیا پر ان سور پرابلم سمجھ میں نہیں آتی
یہ خبر کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں
وہی تو ہر وقت الگ لگ رہی موبائل سے آجانا تو کل ہمارے ادھر کیا نام سے ہمارے پاس بھابھی جان نہیں ان کے بھی مہمان آ رہے کوئی آپ ہماری طرف آجا
میں ان سے بول رہی کہ کیا میں طبیعت تھوڑی خراب ہے اس لیے
اچھا دکھا ل م
ہ اور پت ہی نہیں یار مانگول میں اچھا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے
پت ہے مطلب جیسے کون سےی گورنمنٹ میں دکھاؤ گی پرائیویٹ میں ج تو تو پرائیویٹ میں دکھاؤ گے تو یہ کیا نام سے امیش ڈاکٹر اچھا ہے توہ
پتا نہیں اس لیے تو آپ سے پوچھ رہی ہ میں
اات کیا بیماری مطلب کیا تکلیف ہے آپ
پتا ہے میرے گٹ نوکری نیجے نا پیرد نہیں یار
تو کوئی بات نہیں ہرے تو غلط ہے ڈاکٹر کے پاس علاج بتا دے گا جیسے سرم ہی تو زیادہ بعد ڈاکٹر ہی جو مطلب
کبھی کبھار ہے نا سن سن سک ہو جاتی ہے پیرو میں
وہ تو وہ تو آپ کی کمزور کی جیس ہوتی ہوگی
یار میں نے جانچ بھی کرائے نا نہیں تو خون کی کمی نہ کمزوری کچھ نہیں بتاتا اسب
کے نیچے پییر دو سب کے درد کرتے ہیں میں تو خود کی بتا دوں میرے آئے دن درد کرتے ہیں اور ایسے بولتے ہی کمزور
میرے تو پندرہ د پندرہ دن ہو گئے لگات ٹٹیبلٹ لتیی
پھر تو دکھاؤ یار آپ پھر تو زیادہ ک مطلب جسے کمزوری نہیں ہے آپ کی میں بتا رہی ہوں پر جسے ٹیبلی ٹی بھی زیاہ کھانے سے کمزوری اور آ جائے گی آپ کی
ہاں جی ان سے بول رہی تھی پر لیکن میں سوتا یہ کہہ رہے ت
پ آاریٹم بھی ہوں گی ڈاکٹر پر اپنی مانگ
اٹاوا میں تو میں جانتی ہوں ی رہا ہوں آاں تو اچھے ڈاکٹر کوٹا کے بھی آتے ہیں
اچھا وہ تو سح کیا نام سے نا یہاں پہ بھی جس اس آس پاس تو یہ دکھاتے ہے نا
ہاں پر لیکنیا کا پتا نہیں ہے یار مجھے بورے ت میں پوھ سم کسی سے اگر کوئی لوگ ٹر مل جائے تو
یہاں پہ تو بڑے بڑے ڈاکٹری د کو ایک تو میں اس میں بتا رہی ہوں جو بھائی آپ کو دکھاتے ہے اس کو بڑیا ڈاکٹر بتایا ہے وہ ہے نا اس کو کو ایک بار نہیں سو بار بو جو مطلب وہ گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں میں بیٹھ ہے ہیں اس کو میں بھی دکھاتی ہوں جیے طبیع طبیعت خراب ہو جاتی ن تو اس کو دکھاتی ہو آرام بھی آ جاتا ہے لہ
میں بھی ایے سوز رہی تم ایک بار مانگ روت بھیکھا لو ہ آرام آ جاۓ تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ کیانگیا
ہاں دیکھ لیں ٹرائی کر لو ڈاکٹر تو اچھے ہوں گی کیونکہ ہمارے مطلب ہمارے گاؤں سے بھی آتی ہیں آتی خانی امیش ڈاکٹر کو تھی یہ تو بہت فیمس ہے بڑا ڈاکٹر بتایا آپ نے یہاں مانگور میں اس کی پیس ہاں اس کی پیس ہی بہت ہےبھی میں سوبا کی بتا رہی ہوں ج اس کو میں میں دکھاتی ہوں وہ اس کو سو پیس اور ا ڈاکٹر کی تو دو سو فیس ہے پرچی کاٹنے کے لیتے ہیں نا اسٹر
ہاں ہ ال ل ت رہے
جو دو سو روپے فیس ہے اس کی امیش ڈاکٹر سبھی دکھاتے دکھاتے پرائیویٹ ڈاکٹر تھے یہ اور تو نہیں ہے اپنی مانگ لوں ہوں گے تو پتا نہیں ہمارے تو یہ مطلب ان کوئی دکھاتے نا اس لیے ان کا پت ہی نہیں
میں سوچ رہی تھی کل بھی بولا تھا ان سے میں نے مجھے آپ کے دوست سے پونچ لینا
ہاں ابھی مارے کچھ دن پہلے ا جنتر خراب ہوئی تھی میں تب بھی امیش ڈاکٹر کو دکھایا تھا انہوں نے
تو یہ سے بہت اللہ جانے کیا بیماری ہے دیرے
ہاں کیا کرے انشاء اللہ ہی جانیے پھر تو کیا ہے وہ تو پھر جانچ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جہات میں پ بچہ ہی رہتا ہے نا
ہاں اس میں کچھ نہیں آتا یار ج وغیرہ میں
ہ ہاں یہ بھی خراب ہی کام ہو الگ الگ یہ مطلب جو جن بیماریوں کا پتا نہیں چلتا م بھی سمجھ میں ہی نہیں آتی
ہ میرے سوور بول رہے تھے کہ کل کل کلدیپ سے بات کروں گا
م سے ا م ہوتا پتا ہےب پھس لیں گے یہ تو جب بائ ان کو پتا ہوگا تو بتا دیں گے یہی پر یہ جانتے ہو تب بتا دیں گے دیکھو اس میں کیا ہے
ہاں م کہ آ تو پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے پ میں ضرور بولوں گی میرے دوست سے ہ ہ
کیکہ میں سبی ڈاکٹروں کو دکھاتی اس لیے ان کا پتا ہے مجھے یہاں پہ تو یہی ہے پھر اس سےچ اچھ ڈاکٹر آپ کی نر جن میں ہو تو ان کو دکھا لینا آپ کو م یہ آپ اپنے کو ب
اچ نائٹ میں کتنے بجے سوتے ہو آپ
دس گیارہ مطلب دس لاکھ ہاں دس دس ن اور مب تو آپ کو پتا ہے پندرس تو بچے بھی جب سے کول ڈنگ کا کام چل رہا ہے نا گیارہ بھی ب جاتی ہے ورنہ دس بجے دس سے سلاس کے مطلب بس س سو س ہو جات کہ بچے اپنے دن میں سو جائے گ جودستی یر ڈہلی کی
ہاں یہ دو ڈیلی
ہاں ہ ابھی جس جیسے کل کوالنگ چل رہی تھی دن سے میرے بھائی جان سے چل رہی تھی تو دن میں تو ہے نا کتب خانے جاتا ہے پڑھنے رات کو ٹائم ملتا ہے تو اس سے نو بجے سے کال اسٹارٹ کی تو گیارہ بج گی ہوںگی اس بیچ اس نے کھانا بنایا کھایا ہوگ تو گیارہ کو تو آ کو پت ہے کالنگ ختم ہوئی اس کے بعد میں سو دو ساھے گیارہ بارہ بج گئے ہوں گے
ہاں ہو جاتا ہے ایک بھی توئی
ہاں کولنگ اسٹارٹ ہوئی تب سے تو بیبی بھی اپنے ساتھ ا گیارہ بجے سو تس سو آٹ اجے تک نہیں م من نگال د کو بار مکمل ہونے والی اپنی یہ
یہ ہونے والی مکمل میں ان کا
روگی
دیکھ لینا کر لینا کرو تبھی ت میں بھیا کے لیے ملک بنا رہی ہوں اس بیچ کر لیں گے اپن ہاں دودھ وودھ بنا رہی اس کی اور کیا کرنے کیکہ جیسے ابھی ہاں جیسے ہو گئی پ مکمل
ہلو ہو گئی نا مکمل پا گا